ہیلو
ہلو
ہاں بڑیا
تو میں بس ن تم کو چ کرنے ت توما ہے نا ابھی ابھی میں تم کو چیک کر رہی تھی تم آن لائن ہو
ہاں میںم آ
ہاں دیکھا نا کہاں سے دیکھنا ہے ہاں ہاں اسٹارٹ ہی کرے اسٹارٹ ہی کیا ہے میں نے
ہاں ہاں تم بھی تو آن لائن ہو
ہاں ہاں میں بس نا چیک کر رہی تھی کہ تم گئی یا نہیں
ا قز مت بناؤ
ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا جھوٹ تھا
مجھے پہلے سے پتا تھا
اچھا ایک لاسٹ لاسٹ بات بتاؤ
تمہاری لاسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی
ارے باے اس بار سچ میں لاسٹ ہی
ٹھیک ہے پوچھو
کیا تم ڈسٹنی پر بلیو کرتی ہو
ہاں کافی حد تک
ہ مطلب
مطلب کچھ چیزیں ہم پلان کرتے ہیں لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ اپنے راستےن بنا لیتے ہیں
ہوں ہ اچھی بات کہیں
تم کافی ہوبلی تم کرتی ہو بلی
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہر ملاقات کی کوئی پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے
ہر انسان کھ سیکھ کر جاتا ہے
صحی کہہ رہی ہے کوئی لیسن بن کر کوئی میموری یادیں بن کر
اور کچھ لوگ دعا بن کر
ہوں واہ یہ لائن بہت پیاری لگی تھی
جل سےا نکلیے
کبھی سوچتی ہوں لائف سے پانچ سال بعد کیسی ہوگی اگر میں رینڈملی بات کرنے لگوں نا تو سمجھ جانا کہ میرے سائڈ میں کوئی آ گیا ہے میں نا کنورسیشن نارمل کر دوں گی ٹھیک ہے
جی جی جی
ہاں کیا امجن کتیو
پیس فل لائف کم اسٹریس زیادہ سکون
سے اور اپنا گول اچیو کرنا
انشاء اللہ
اچھا ویسے تم نے نوٹس کیا
کیا
رات کی کنورسشن دن سے زیادہ آسٹ ہوتی ہے
بالکل رات میں لوگ ماس کم پہنتے ہیں
ہ شاید اس لیے گہری اور موسٹلی رات کو بات ہوتی ہے گہری بات ہوتی ہے
ہاں کیونکہ اس وقت دل زیادہ بولتا ہے
اوردی م اڑکم
ہاں صی
اچھا اگر تم اپنے ینگر سیلف کو ایڈوائس دے سکتی ہو ینگر سیلف کو
میں میں کہتی ہ کسی کو خود ستارنے کی کوشش مت کرو
ہ بہت ہی زیادہ بہت ہی
تم
اورن کم کرو سب کچھ تارے کنٹرول میں
یہ مجھے بھی سنانا چاہیے
ہ ہمم د کو
ہاں
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تو خود پر بہت ہ ہارٹ ہوتیو
صحیح دوسروں کو اس لیے معاف کر دینا ہے خود کو نہیں
صحی کہ
اچھا ایک ایک پرومس کرو
کیا بٹ کر
چاہے لائف کتنی بزی ہو کبھی اپنے پیس سے کمپومس مت کرنا
پر تم بھی کبھی کمپرومائز کرنا
رمیش
اور ہیلتھ کا بھی خیال رکھا کرو
جی ڈاکٹر صاحب ہے
ہ ہ اب کچھ سچ میں نیند آ رہی
فائنلی
ویسے نہیں نہیں نیچے آؤ نیچے والے لائن پیراگراف ا کھاتے ہیں نا ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا ہمارا
اٹھ گئی
ہمم
اٹ گئی ہلو
ہاں ہاں ہاں ہاں میں بھی آج سرپرائز لی جلدی اٹھ گئی
ہاں بالکل واہ وکل
ہاں بالکل صحی
بریک فاسٹ کی ہے
ہاں ا میں یہ سچ سوچ رہی ہوں چاہے پہلے اب بریکفاسٹ
تو م اور تماری ہی چائے
کیاائے کے بنا سسٹم اس نہیں
کل رات کی کنورسیشن یاد آ رہی ہے
مجھے تو بہت اچھی لگی
مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی سے بنا فلٹر بات ہو
جہاں ہر بات کو سوچ کرنا بولنا پڑے
اگزیکٹلی
اچھا بتاؤ آج کا پلان کیا ہے
گھر سے تھوڑے کام پھر شاید روم پھر کلین کروں گی
اچھا روم کلیننگ بہت مشکل کام ہے تو
اس فیصلے جب پرانی چیزیں مل جائیں
سحی میں ہاں پھر کلیننگ کرتے کرتے ہماری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں
اگزٹلی
کبھی کوئی پرانی چیز دیکھ کری مشکل
ہاں ایک ایک اولڈ نوٹ بک ملی تھی
کیا تھا اس میں
اسکول کے نوٹس اور فرینڈ کے میسز
چھ واہ
تو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن فیلنگ بہت ہوتی ہے
کیا ممرس کی یہی بات اچھی ہوتی ہے
ویسے تم سینیمینٹل ہو
ہاں میں سینٹیمنٹ چلوں بہت زیادہ
اچھا میں بھی
اس لیے پرانی باتوں یا فوٹو وہ ڈیلیٹ کرنا میرے لیے مشکل لگتا ہے
بالکل
اچھا ایک کوشن بتاؤ
پوچھ رہوں ا
تم شاپنگ کرتی ہو پسند ہے ت میں شاپنگ کر
ہاں و ونڈوزوف زیادہ
ہوں س
کٹ بر لو بائی بائی کچھ نہ کرو
یہ تو میری بھی بہت پرانی عادت ہے
سب گرلس کے شاید
اچھا فیوریٹ کلر کیا ہے تمہارا
بلیک اور پسٹل سیڈ
اچھا تو یہ بہت سودھنگ ہوتا ہے ایسے
دیکھتی ہوں کل فیل ہوتی ہے
تو موڈ سئنگ ہینڈل کیسے کرتی ہو
ڈپنڈ پینڈ کرتا ہے
کیسے
کبھی ایلون ٹائم کبھی میوزک کبھی بس سائلینٹ
سائلنس کبھی کبھی تھراپی جیسا لگتا ہے نا
لوگ سائلینس کے اکورڈ سمجھتے ہیں
لیکن ہر سائلن سے ایمپٹ نہیں ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی
کچھ سائلنس پیسفل ہوتی ہے
سحی کہہ رہے ہیں
ویسے تم جلدی ٹرسٹ کرتی ہو
بالکل بھی نہیں
میں بھی نہیں
پہلے کرتی تھی بٹ اب تو مجھے ایکسپیرئنس ہو گیا اب تو مجھے جلدی سے کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا
اچ اچھا سمجک
سمجک ہ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھنے کاتے ہیں
ڈ گروتھ اچھا بتاؤ تمہاری ڈریم لائف
دھو
ر پیس فل ہوم ہیپی فیملی اسٹیبل کرئر اور مینٹل پیس
تمہاری
ہاں دیکھو آموسٹ سیم ہے بس سمپل سی لائف ہو پیس فل لائف وہ ڈریمس ہو ہمارے بس ا
اچھا ایک بات بولو ہ آ ہ میں تم اتنی اچھی لائسنس کیسی ہو
ا دیک کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انسننا فیل کرنا کیسا ہوتا ہے کسی کو ہم نہ سنیں تو وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے اس لیے میں سب کو سوھتیوں
ہوں
کیا ہوا
یہ لائن دالکلگی
سچ کا شاید اس لیے تو خود پین سمجھتی سمجھتا ہے وہ دوسروں کو بت جو انسان خود کا پین برداشت کرتا ہے سمجھتا ہے وہ دوسروں کو بش سمجھتا اچھا چلو میں بریک فاسٹ کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
بعد میں بات کرتی ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھیک ہاں